ہاں
ل السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام
اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ بتائیں خیریے
ہاں میں تو ٹھیک ہوں تو بت اس دن میں نے آپ کو آپ نے کہا تھا میں آپ کو کال کروں گی میں انتظار ہی کر س رہا کہ آپ نے کال ہی نہیں کیا
ہاں کچھ بزی تھے
اور بتائیے لنچ ہو گیا
اب بھی نہیں ہوا کریں گے ابھی
تو ابھی آپ کہاں ہیں اپنے گاؤں چلے گئے شفٹ ہو گئے یا پھر شہر میں
نہیں ا بھی تو سٹی میں ہی ہے
آپ نے کہا تھا کہ آپ شال میں ایک دو بار گاؤں جاتے ہیں اپنے اپنے مائ کے اپنے ممی پاپا آپ کے پاس
ہاں مائ کا نہیں ہے وہ دادی وادی کا گھر ہے دین بائکہ بھیھی شہر میں ہی ہے
وہ مائیک بھی شہر میں تو گاؤں جاتے ہیں آپ
ہاںاں گاؤں جاتے ہیں وہ دریال ہے میرا سال میں آپ کسی کی ڈیتھ ہوئی یا کوئی شادی وادی ہوا تو
اچھا لاسٹ ٹائم کب گئے تھے آپ
ہاں ہو گیا یہ لگتا ہے چھ سات مہینے ہو گیا
اچھا چھ سات مہیننے ہو گئے گاؤں کی کیا ہے کہ وہاں پہ بہت ہی اچھا لگتا فریش
بہت اچھا لگتا ہے مارننگ اور ایوننگ
ایوننگ سے زیادہ اچھا مارننگ لگتا ہے
جی
اور ونٹر سیزن میں تو اور بھی بت زیادہ بہت اچھا لگتا ہے
ہاں آپ کا ٹچ ہے کیا گاؤں سے
ہاں میرا بھی دادی گھر گاؤں میں ہے
اچھا کون سا گاؤ ہے آپ کا
میں شہر میں رہا ہوں لیکن ا گاؤں جاتا ہوں سال میں ایک بار ہاں اب میرے دادا دادی ابھی بھی دنیا میں ہے
اچھا اچھا
ہوں تو میں جاتا ہوں سال میں ایک بار گاؤں میں کیا ہے کہ اچھا ہے لیکن بہت ساری ایڈوانٹیج ہے نا تو بہت ساری ڈس ایڈوانٹی بھی ہے
ہاں یہ تو ہے شہر بنی فیسلٹی نہیں مل پاتی نا وہاں پہ
فیسلٹیز ابھی بھی بہت نہیں ہے میرے دادی گھر میں ابھی بھی بجلی کا پربلم ہے الیکٹرسٹی کا پروبلم ہے ابھی تک نہیں آئی
اچھا نہیں ہم لوگوں کیا یہ سب تو سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہی ہے کہ جیسے شہر میں ہم لوگ کچھ بھی آن لائن منگا سکتے ہیں اور پھر کبھی بھی شاپگ نگ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم تو وہاں پہ جو بھی کرنا ہے دن میں کرنا ہے رات میں کچھ نہیں ہو مل پاتا ایسا ہے کہ کبھی ایمرجنسی پڑی تو کچھ بھی ہم لوگ آن لائن منگا نہیں سکتے جیسےپ شہئر میں کر لیتے اپ لنکٹ جپٹا وغیرہ
جی ہاں وہ تو ہے ہی ہے اور سب سے بڑا پرابلم ہیلتھ کیئر کی ہے اگر گاؤں میں اگر اچانک سے کچھ ہو جائے کسی کو ہارٹ کا ہارٹ اٹیک آ جائے تو کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی بہت پروابلم ہو جاتا ہے سب سے پہلے
ہاں اور دود کا ہونا چاہیے گھر میں سے سادن نہیں تو پھر سادن کا ویٹ کرتے کرتے ہی پیشنٹ چلا جائے
ہاں بہت سارے پیشنٹ کا راستے میں ڈیھ ہو جاتی ہے اسی کن سے کیونکہ ان ان کا گاؤں شہر سے بہت دور رہتا ہے
ہاں
تو صحی سمے پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں اسپتال پہنچ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے تھا کہ کاس تھوڑا اور پہلے آ جاتے ہیں
ہاں لیٹ ہو جاتا ہے
ہاں تو شہر میں کیا ہے کہ آپ ودن تھرٹی منٹ آپ کوئی بھی اچھے اسپتال میں جا سکتے ہیں
ہاں اور شہر میں تو آس پاس میں مطلب ایسے نارمل ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں جو مطلب بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو کنٹرول کر لیتے ہیں تھوڑا
ہاں تو یہی بات ہے گاؤں میں رہنے کا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن وہاں کیا بیسک فیسلٹیز نہیں ہے اس کے لیے بہت ساری پریشانی اٹھانی پڑتی ہے
ہاں اسی لیے لوگ شہر بھاگتے ہیں
ہاں بٹ شہر میں بھی کیا ہے بہت بہت پاپولیشن ہے پولوشن ہے ٹریافک ہے بہت سارے اور گرمیوں میں تو اور پریشانی ہوتی ہے شہر میں
ہاں
گھر پہ اچھا لگتا ہے لیکن گھر سے باہر اچھا نہیں لگتا
ہاں ہاں
تو آپ کو آپ کا پسندیدہ جگہ کون ہے گاؤں یا شہر ہے
میرا ایسا کچھ فکس نہیں ہے مطلب دونوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں گاؤں بھی اچھا لگتا ہے مارننگ اور ایوننگ اور شہر بھی اچھا لگتا ہے ویسا کچھ کہہ نہیں
آپ کو لانگ ٹرم میں رہے گاؤں میں جیسے چار مہینے چھ مہینے ایسا کبھی رہے
ایسا کبھی نہیں رہے زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس دن ہی فرس
اچھا اچھا
اس کا مطلب آپ نے اپنی پڑھائی آپ ڈرپ کی ہے شہر میں نا
ہاں سب کچھ شہر میں ہی ہوا
ہوں
ہوں آپ کا گاؤں کدھر ہے کون سا گاؤں ہے
گاؤں گاؤں پتہ نہیں مجھے وہ جگہ کا نام نہیں یاد آ رہا ہے
اچھا
ہاں
میرا تو ادھر ہی ہے یو پی میں
اچھا اچھا میرا یاد نہیں آ رہا ہے کون سا گاؤں ہے
اچھا غازی پور کا نام سنا ہے آپ نے
جی ہاں
غازی پور ہے میرا گاؤ
غازی پور تو سننے میں شہر لگ رہا ہے
نہیں نہیں مطلب وہ غازی پور جو ہے مین وہ شہر ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا جاتے ہے نا تو وہ گاؤں ہے ڈسٹرکٹ ہے غازی پور
اچھا اچھا اچھا غازی پور ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے گاؤں آپ کا
ہاں ہاں تھوڑا اور اندر ہے مطلب وہ بڑسڑا بولتے ہیں اس کو مطلب ایسے گاؤں کے نام سے کوئی نہیں جانتا نا تو تھوڑا شہر لگا ہوا ہے شہر سب جانتے
ہاں ہاں تو جایا کرے آپ سال میں کم سے کم ایک بار جب گرمیوں کی چھٹٹییا ہو تو اسی وقت تو جاتے ہیں لوگ
نہیں اب گرمی کی چھٹی ہوتی ہے تو اپنے مائکے جاتے ہیں نا سسرال والے ہو گئے تو
اچھا
ہاں وارانسی ہے بنارس نام سنا ہے اپ نے بنارس آئے کبھی
ایک بار گیا ہوں لیکن اس سے جانا نہیں کہ سکتے وہ ٹرین کے ٹرین سے جا رہا تھا نا تو راستے میں پڑا
اچھا اچھا
اس حساب سے تو بہت جگہ گیا ہوں ٹرین کے ذریعے
ہاں نہیں ایسے جا کے گھومنا پھرنا رہنا وہ الگ چیز ہے
نہیں آپ کے گاؤں میں کیا ساری بجلی کا ارینجمنٹ ہے
ہاں سب کچھ ہے الحمد للہ فریجز ہی سب ہے
ہوں
ہاں
اور پانی وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ میرے جو گاؤں ہے نا دادی گگر سارے زمین کا پانی سوکھ گیا
نہیں ہم لوگوں کیا تو بورنگ لگا ہوا ہے تو الحمد للہ یہ سب کا آرام ہے اس سب پ ٹینشن نہیں ہوتا مین پرابلم بس وہی ہے کہ ایمرجنسی میں کچھ نہیں ہو پاتا شہر بھاگنا پڑتا ہے پھر وہ غازی پور ہے نا دس بارہ کلو میٹر وہ جانا پڑتا ہے اور اگر گھر پہ اپنی بائک یا کار ہے تو انسان دس منٹ میں پہنچ جاتا ہے نہیں تو پھر ویٹ کرتے رہو کب کوئی سادھن آئے کب جائے ٹھیک
ہاں میرے گاؤں میں کیا ہے نا کہ سر مطلب کہ میکسیمم لوگ کیا ہے نا کہ پور ہے تو لوگوں نے کیا گورنمنٹ کی طرف سے جو پانی ملتا ہے نا اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی بورنگ کتنا ٹوینٹی پرسینٹ لوگوں کے پاس اپنی بورنگ ہوگی
ہاں ہاں ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی ایسا ہے ہم لوگوں کے گھر سب ہے صحیح ہے پانی وانی کا لیکن باقی لوگوں کو دکھ تو ہوتا ہی ہے پانی اور بجلی بجلی کا
ہاں سڑکیں بھی میر
ایکچولی میرے جو دادا ہیں تو وہ پردھان ہے نا تو گاؤں میں مطلب ٹھیک ٹھاک ہے اچھے ہیں
تب تو اچھا ہی ہوگا آپ کا گاؤں
ہاں ووٹنگ کے لیے بھی پہلے ہم لوگ جاتے تھے ا جیسے میرے اپنے سگے دادا دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میرے پاپا کو نا ان کے ماموں نے ہی پالا ہے بچپن سے تو وہی ہم لوگ کا ددیال ہوا نا جہاں پاپا کی پرورش ہوئی پڑھایا لکھایا سب کچھ
ہوں ہوں
اور میرے اپنے دادا دادی تو ختم ہو گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جو میرے پاپا کے ماما ہیں ان کو ہی ہم لوگ
تو آپ کا ریلیشن تو بہت ہوں گے ابھی بھی گاؤں میں
بہت ہے ہاں بہت ہے شادی وغیرہ میں بھی جاتے ہیں کسی کی ڈیتھ کا ہاں ہاں اور ابھی تو سسرال والے ہو گئے تو بہت کم ہی جانا ہوتا ہے پہلے تو ہم لوگ بوٹنگ وغیرہ کے لیے بھی جاتے تھے تو پرھان کا ووٹ ہوتا تھا جب تو پھر ہم لوگ کا تھا وہاں کا سب جانا پڑتا تھا لیکن اب تو میری شادی ہو گئی ہے تو اب نہیں پاسبل ہے اب گھر سے جاتے پاپا ممی لوگ
اچھا اچھا تی اچھا
اچھا
اور بتائیے لنچ کب کریں گے آپ
کریں گے دو بجے تک دو سوا دو تک
کیا بنایا آپ نے
نارمل سبزی دال چاول روٹی ب نہیں ناشتے پہ بناتے ہیں نا تو پھر وہ وہی رہتا ہے جس وہ کو کھانا ہوتا ہے کھا لیتا ہے ایکسٹرا بنا دیتے ہیں کہ کسی کو چاہیے ہو تو دن میں وہ بھی کھا لے
اچھا اچھا پے ٹھیک ہے میں لنچ کا ٹائم ہو گیا میں تھوڑا سا نکل کے لنچ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو کال کروں گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ